عیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ جی جناب خیریت سے ہیں
ہاں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتاؤ کیرییے سے ہو
جی جی ہم بھی خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے اور بتائیں
اور سب بڑھیا بتاؤ آپ کیسے کیا ہے آج کل
صحیح ہے آج کل کیا رہے گا وہی اللہ کا شکر ہے کہ موسم موسم سم جو ہے ابھی بہت ہی اللہ بہت ہی خوشگوار پرسکون ماحول ہے
جی جی نہیں تو اللہ اللہگ تودرتی تاراچ اچا ہوگاوسم توطلب اچھا ملب بارش والا موسم ہوتا ہے نا
بسک بی بشک بی شک شک موسم اللہ تعالی کی فضل سے ہوتے ہیں جییک جی جی اور دیکھیے مطلب کہ شدید گرمی اگر ہے ابھی تو موسم گرمی کا چل رہا ہے لیکن یہ کہ آج مطلب کہ سکون بھرا ماحول ہے اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی اب بھی موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے اور یہ کہ گرمی کا موسم ہے تو آدمی کو کوشش کرنے کی کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیے ہے کہ نہیں
پانی پینا چاہیے نا کیونکہ جیسے گرمی پڑتی ہے ویسے پانی کی پیاس زیادہ لگتی ہے اگر آدمی مطلب کم پانی پی گا تو پھر اس سے کچ مطلب دقت آئے گی کم پانی پی رہا تو
جی جی پانی استعمال کرنی چاہیے دیکھیے پانی زیادہ پینے سے کیا ہے زیادہ پانی استعمال کرنے سے کیا ہے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا ہے کہ گرمی کا احساس کم ہوگا
کیونکہ اندر اپنے جو شریر کے اندر کی گرمی نا وہ پانی سے شانت ہو جائے گی مطلب زیادہ پانی پییں نا اس کا مطلب برابر رہے گا اپنا جو شریر کا ٹیمپریچر رہے گا وہ صحی رہے گ اگر پانی کم پئیں گے تو پھر وہی گلا سکھ جائے گا جر م ٹپ لگے گی ا من کو اس ٹائپ کا ہوتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ دیکھیے جہاں تک ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے چاہیے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے اور پانی کی اہمیت ہمارے دل میں ہو پانی کو مطلب کہ یہ ہے کہ ا ضرورت کے بقدر مطلب کہ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کریں مطلب کہ ہوتا ہے نا کہ اگر نل چالو کر دییا اس کو چوڑ دییاے
ہاں پانی کا درپیوگ کر دیتے ہیں نا وہ مطلب کھلا
جی جی جی ہاں پانی کو ضائع کر دیا جاتا ہے ہاں ابھی دیکھیے پانی کی اہمیت ہم ہمارے اگر اس کو معلوم کرنا ہو پانی کی اہمیت تو ہمارے سٹی والے ہمارے شہر میں جو وہ ہمارے حضرات جو بھائی رہتے ہیں اور اس سے معلوم کرو کہ شہر میں کیسی زندگی گزر
یہ وہ توھی بڑی بڑی جو سٹی ہے نا جیسے بمبئی کے اندر پانی کی مطلب سمندر تو ہے وہاں پر پانی بہت کم ماترا میں اپنے کو وہ ملتا ہے اپنے
جی جی یہ بات آپ بالکل صحیح بولے ہیں کہ ممبئی کے حالات جو ہیں بہت ہی مطلب کہ سنگین ہوتا جا رہا ہے پانی کے معاملے میں اور پانی کبھی کبھی مطلب بلڈنگ کے اندر پانی کبھی چار دن نہیں آ رہا ہے کبھی چھ دن نہیں آ رہا پانی مطلب کہ یہ ہو رہا ہے کہ
ٹینگ ڈلوانا پڑتا ہے سیٹیوں کے اندر
جی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پانی کا بہت ہی مطلب کہ یہ ہے جتنا چاہو اتنا پانی نکال لو ہے کہ نہیں جو اپنے حساب کتاب سے پانی نکال لو یا اللہ کا شکر ادا کیجے کہ یہ جو پانی جیسی نعمت جو اللہ تعی ت ہمیں دے رہے ہیں اس پر شکر ادا کر کرنی چاہیے اور ہمیں مطلب کہ پانی کو ضائع کرنے سے اور برباد کرنے سے بچنا چاہیے
جی جی بے شک بے شک ہاں پانی کا مطلب اچھی طرحو کرے نا مطلب گن غلط مطلب پانی کا درپیوگ نہ کرے جیسے مطلب پانی کا استعمال کرے تو مطلب جو اپنی کام کے مطابق کرے جی اتنا اپن کو پانی چیے نا
صحیح صحی بات ہے صحیح بات ہے صحیح جی جی جی جی جی ابھی دیکھیے مطلب ممبئی میں کیسے سہا لگے پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ وہاں پہ ہاں وہاں پہ گاڑی دھونے کے لیے دھونے کے اوپر بھی بین کر دیا گ کوئی گاڑی اپنا واش نہ کرے دھویں نہیں صاف نہیں کرے پانی کی قلت زیادہ آ رہی ہے تو اسی لیے ہاں جی اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ پانی کی فراوانی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور مطلب کہ بے وجہ اس کو ضائع بے برباد مت کرے ہے کتیں برباد نہ کہ یہ ہے کہ پانی کے پانی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ آدمی زندگی کہ جس طرح سانس کے بغیر مطلب کہ کوئی کام کا نہیں ہے اسی طرح پانی کے بغیر انسان کی زندگی کوئی کام کا نہیں ہے
جی جی
جی آپ دیکھیں کہ مطلب انسان جی جی فرمائیے ھا
پانی نہیں مطلب پانی سے تو انسان چل رہا ہے اگر پانی نہیں ہوگا تو پھر وہ مطلب کیسا چلتا پائے گا جیسے اپنے جانور ہو مطلب چھوٹے جو پکشی پشو سب پانی کے لیے مطلب اگر پانی نہیں ملے گا ان کو تو پھر یہ کیسے جیوت ملے گا
جی جی صحیح بات ہے یہ بات صحیح ہے زندگی جینے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے پانی بہ ہی اہم مطلب کہ کرد دار ہے بہت ہی ضروری ہے پانی دیکھیے یہ کیا ہے کہ پانی پانی کی اہمیت ہمارے دل میں ہو پانی جس طرح دھیے انسان مطلب بھوکے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ بغیر کھائے بھوکے رہ سکتا ہے لیکن پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا
جی جی بے شک پانی تو سب کوچ چاہیے بنا پانی کے کوئی نہیں جی سکتا چلو بنا کھے کے تو وہ جیلے گئے دو تین دن آرام سے اور بنا پانی کے وہ نہیں جیت
ہاں یہ بات ہے بنا پانی کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے اسی لیے پانی کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو اور مطلب کہ دوسروں کو بھی ہم سمجھائیں اور مطلب کہ ہاں ہاں کم استعمال کریں اور م کہ جہاں ضائع بے کار ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو بند کر ے جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں واٹر کولر لگ رہا ہے اگر وہاں مطلب کہ کوئی لینے والا نہیں ہے نل چل رہا ہے ہاں نل چل رہا ہے اس کو بند کر دیں ایک کہ نہیں اگر ہم بند کر رہے ہیں تو یہ بھی سمجھیے کہ ہم ایک اپنے وطن سے محبت کی دلیل
وہ تو اگر جل بچائیں گے نا اگر پانی بچائیں گے تو پھر پانی اپن کو مطلب کام آئے گا بعد میں بھی اگر پانی کو اسٹور نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا پانی تو ملے گا ہی نہیں اپن پ زیاہ
زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت کردار ہے بہت اہم ضروری چیز ہے پانی دیکھیے جس طریقے سے اسٹیشنوں کو ریلوے اسٹیشن پہ لکھا رہاتا کہ جل ہی جیون ہے مطلب کہ پانی ہی زندگی ہے کہ نہیں
جی پانی وہ آتا ہے نا ایک ایک ایک نعرہ آتا نا جل ہی تو جیون ہے جل ہے تو کل ہے وہ تھ بھی تو ج جنتا کو جاگروک کرنے کے لیے تو بنایا ہوا تھا وہان رہاے تو
صحیح بات ہے یہ یہ چیزیں انسان جانتی ہے کہ مطلب کہ پانی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور پیاس جب لگتی ہے تو پانی اگر کوئی پلاے تو اس کو اس کے لیے دل سے دعائیں نکل ہیں تو ہم کو کہ وہ یہ سوچنی چاہی کہ اگر ہم کہیں پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں ضرورت سے زائد استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو پرہیز کے اس کا پرہیز کرنی چاہیے اور مطلب کہ ہم اپنے دوسروں بھائی کو بھی اس کی ترغیب دے کے وہ اس سے پرہیز کریں
جی جی اور زیادہ سے زیادہ پانی کو اسٹور کریں مطلب زیادہ بیکار نہ پانی کو جو
ہاں خراب بیکار نہ کرے جائ برباد نہ کرے اگر برباد برباد دیکھیے ہاں صحیح بات ہے ہ کتسی چیز میں رکھ لو تاک وہ بع میں کام آ جائے یہ بات
آج کل تو نا سب کے گھروں میں آ چکا ہے وہ ٹینک والا نیچے مطلب زمین اندر ٹینک کروا لیتے ہیں اور اس میں پورا پانی اسٹور ہو جاتا ہے پھر بعد میں کام میں لیتے لیتے ہیں اس میں سے
جی جی جی جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں جی آپ بالکل درست فرمائیں کہ مطلب کے وہ کسی چیز میں رکھ لے پھر بع میں کام میں لے ل ج ہے ماتم لوگ سے دیکھیے مطلب کہ اگر دیکھیے پانی کو اگر ہم ضائع اور برباد کر رہے ہیں تو دیکھیے اس میں ہمارا بھی نقصان دوسروں کا بھی نقصان وہ تو ہمارا کام نہیں آ رہا پھر دوسرے کا بھی کام نہیں آئے گا ہے کہ نہیں وہ پھر پانی نالے میں جائے گا ہے کہ نہیں
ج
جی تو پانی کی اہمیت ہونی چاہیے اور اس شدید کے گرمی میں ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے کسی بھائی کو جو مزدور ہے جو کہیں کام کر رہے ہیں یا راہ چلتا یا راہ چلتا صافر ہے تو اس کو ہم پانی پلاائ ٹھنڈا پانی پیلا دیکے اگر وہ پانی پیے گا ٹھنڈا پانی تو ان شاء اللہ دیکھیے اگر اس کے کے اندر ٹھنڈا پانی جائے گا تو اس اس کے اندر شکر گزاری نکل لے گا دل سے اور آپ کے لیے ہاں اور اللہ اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تو دعائیں نکلے گے دل سے اور آپ کے لیے دائیں نکل کلیں گی دل
جی وہی تو پانی ملان پانی پلانے سے نیکی ملتی ہے نا بہت زیادہ پانی مطلب کسی کو کسی پیاسے کو پانی پلانے سے نیکی ملتی ہے
توسی فرمایا آپ نے جی ان شاء اللہ کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھی کہ گرمی کا موسم ہے تو کوئی اگر مطلب پسینے میں ہے کوئی پریشان حال ہے تو ان سے پانی کے لیے پوچھیں تاکہ مطلب کہ یہ د پانی اگر ہم پلا رہے ہیں تو اپنا بھی فائدہ ہے دوسروں کو بھی فائدہ اپنا فائدہ یہ اپنا اپنا فائدہ جی جی اپنے اپنا فائدہ یہ کہ کیا ہمیں دعائیں مل رہی ہیں اس کو پانی مل رہا ہے اس کو پانی مل رہا ہے اور ہاں جی جی بالکل بالکل اگر ہم پانی دوسر کو پلا رہے ہیں تو اس سے ہمارا اخلاق پتا چلتا ہے کہار ہمارے والدین کتنے اچھے اچھے ہیں جو ہمیں اچھی تربیت کی ہے ہے کہ نہیں جی دوسروں کو ہم پانی پلائیں ہ اسی لیے دیکھیے پانی کی اہمیت پانی کی
وہی تو پانی کی پانی کی جو اہمیت نہ وہ جلدی پتائے آپ کو جب گرمی زیادہ پڑتی ہے نا جب مطلب زیادہ گرمی لو چلتی ہے جب پانی کے لیے لوگ ب مطلب اتنے پریشان ہو جاتے نا یہ ٹھنڈے پانی کے لیے بہت زیادہ جیسے کوئی مارچ
بالکل صحیح بات بالکل بالکل درز فرمایا آپ نے جی پانی کے جہاں تک ہو سکے کوشش کر انسان کی اہمیت ہمارے دل میں ہو اللہ سے یہی دعا ہے اور پانی کی قدر ہم کو اللہ تعالی کرنے کی توفیق کاطا فرمائے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر پھر گفتگو ہوگی السلام علیکم
کماسالم اللہ حافظ